ہلو
السلام وعلیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
میں ایک دم بڑھیا ماشاء اللہ خیریت سے آپ بتائیں آپ بلکل ٹھیک ہے
میں بھی خیریت سے ہوں بس ہمیں سب ٹھیک ہے آپ کے کیسے ہیں
میرے بھی گھر میں سب خیریت اور آج فون کیسے کر لیا
ارے میں نے آپ کو دیکھا تھا آپ کے ہتھیلیوں میں بہت خوبصورت مہندی لگی ہوئی تھی کیا بات ہے کوئی موقع ہے یا پھر ایسے ہی لگائی تھی شوق سے
ارے کل عید ہے نا تو سوچا مہندی لگوانے جاتی ہوں تو اس لیے گئی تھی بس مہندی لگوانے
بالکل بہت اچھا کیا اور آپ کے ہاتھوں میں مہندی کا کلر بھی بہت سرخ تھا اور ایسا کہتے ہیں کہ اگر مہندی کا کلر بہت جتنا گہرا ہوتا ہے اتنی محبت ملتی ہے تو کیا بات ہے اس کے پیچھے کوئی بات ہے کیا
جی ایسی بات نہیں ہے وہ تو آج کل آپ کو پت ہی ہے مہندی میں کتنے کیمیکلس ڈلتے ہیں کتنی ساری وہ ہربس ڈلتے ہیں تو محبت والی بات تو پت نہیں بٹ کیمیکل سے رنگ ضرور آ جاتا ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سمے تو پہلے ہے نا لوگ مہندی کے پتے تو ایک پیڑ ہوتا تھا مہندی کا اس سے پتے توڑ کر لے کے آتے تھے پھر اس سے پیستے تھے سل پے پہ اور اس کے بعد میں ہاں جی تو اس اس طرح سے وہ ٹریڈیشنلی مطلب وہ مہندی اور اس مہندی کی خوشبو اتنی اچھی ہوتی تھی اس وہ مہندی اور یہ جو کیمیکل والی مہندی ہوتی ہے اس میں تو بہت زیادہ فرق ہے اور وہ والی جو مہندی ہوتی تھی اس مہندی کی کی خوشبو اگر آپ سل پٹے پہ پیستے ہو تو دوسرے گھر تک اس کی خوشبو جاتی تھی کتنی مہندی کی اس کی فیکوینسی اتنی ہارڈ ہوتی تھی اور لوگ بس ڈیزائن کے نام پہ تو بڑے ایسے گول گول چکرے یا ٹکی جیسا ای بنا دیتے تھے اتنا کوئی آج کی طرح اتنی ڈیزائن نہیں بناتے تھے آج
جی جی جی اب آپ بتائ نا آج کل تو دیکھیں کتنے اسٹائل آ چکے ہیں آج کل مہندی کے کتنے ٹائلس آ چکے ہیں کہ دو منٹ لگائائے اور بالکل پکا رنگ آ جائے گا پھر اسے دھو لیں اور وہ آج کل مہندی کے اسٹکرز آنے لگے ہیں کسی کو کوئی تکلیف نہیں زیادہ پیسے خرچ نہ کرنے ب دیکھیے کتنے آج کل ڈیزائنس کتنی ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے ابھی تو مہندی کے ٹیٹو اور اسٹیکرس بھی آتے ہیں الگ الگ مہندی کے مطلب د میں میں لگا ہے اور آج کل کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے پہلے لوگ گندی جب لگوانے بیٹھتے تھے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا دلہن جب مہندی لگتی ہے تو چار چار آٹھ آٹھ گھنٹے دلہن کو ایک ہی پوزیشن میں بیٹھنا رہتا ہے تبھی جا کے اس کے ہاتھوں پ اتنی بارش ڈیزائن وغیرہ لگتی ہے تو اس میں کتنا سمے جاتا ہے تو آج
پہلے کا دیکھیے پہلے تو بس جی پہلے کا دیکھیے نا آپ پہلے تو بس وہ گول چکرا بنا دیتے تھے وہی ہوتی تھی برائڈل مہندی وہی ہوتی تھی نارمل مہندی جو لڑکیاں لگاتی ہیں پہلے کتنا اتنا کچھ کہاں تھا پہلے تو سب ایک دم شانتی سے سکون سے تھا
بالکل صحی کرمایا آپ نے اور اب تو دیکھو کتنی ساری الگ الگ ڈیزائن آگئی اسٹیکر ڈیزائن آگئی عربک انڈین مورٹرن اور بھی پتہ نہیں کتنی ساری اسٹائل پلس تھیم اسٹائل ابھی آج کل تو تھیم اسٹائل بہت ٹرینڈ میں ہے جو بھی تھیم ہوتی ہے اور اس تھیم کے اکارڈنگ بھی الگ بیبی شاور ہوتا ہے تو اس کے اکارڈنگ بیبی شاور انگیجمنٹ کی الگ اور دلہن کی تو الگ ہی ہے اور جو جو مطلب ایک دم ٹریڈیشنلی جو کون ہوتے اس سے جو مہندی لگتی جو سرخ رنگ دلہن کے ہاتھ میں آتا ہے ماشاء اللہ اس کی تو کوئی اور اس کی جگہ تو لے ہی نہیں سکتا یہ جو
کیمیکل والی مہندی کے کتنے ٹنٹے ہیں بھائی ان کو لگانے کے بعد اب دیکھیے یہ اترتی کیسے ہے اتنی دور دورے کر دیتی ہے ہاتھ اتنے خراب کر دیتی ہے اتنے کیمیکلس ہوتے ہیں اس میں پورے ہاتھ تھریشز سے بھر جاتے ہیں اور کچھ تو ایسی ہوتی ہیں کہ ہاتھ جل جاتے ہیں ان سے آپ دیکھیں جو یہ وہ دو منٹ والی انسٹینٹ مہندیاں آتی ہیں ان سے کتنے لوگوں کے ہاتھ جلے ہیں
بالکل صحیح فرمایا آپ نے کتنا انفیکشن ہو جاتا ہے کوئی بھی اتنا کیمیکل ہارڈ آتا ہے کھجلی آتی ہے اور کھجلی کے ساتھ ساتھ ایسے دانے دانے سے ہو جاتے ہیں اسویلنگ آ جاتی ہے بہت ساری پرابلم ہو جاتی تو ہمیں بہت دھیان رکھنا چاہیے کیمیکل والی مہندی کا استعمال نہیں کرنا چاہ چاہیے ہمیں جو لو آج کل کون بھی ریڈی مڈ ملتے ہیں لیکن پھر بھی اس نے اس چیز کا بےحد دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ کیمیکل والے نہ ہو اگر ل والے ہوتے ہیں وہ کو انی ساری تکلیفیں ہوتی ہے بس دو دو تھوڑی سی دو منٹ میں لگاؤ اور رچ جائے اتنا ہارڈ کیمیکل ہوتا ہے اس میں تو آپ سوچو کہ وہ ڈائی سے کم نہیں ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ ہمارے باڈی کیسا پڑےا ہماری اسکن پہ کیسا پڑے گا تو ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھ کے ہمیں ل چل
بلکہ پت ہے مہندی صرف ہاتھ میں نہیں سر میں بھی لگائی جاتی ہے کچھ لوگ سر میں بھی لگاتے ہیں مہندی
ہاں بالکل کلر کا ہیئر چینج کرنے کے لیے اور کسی کی وائٹ ہیر ہوتے ہے تو کو ہائڈ کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں
جی اس کا کلر بھی اچھا آتا ہے اور ہربل بھی ہے یہ چیز تاکہ ہمارے بال
کنڈیشننگ رہتے ہیں ہاں
اس میں اس میں ریٹھا آولا چینی کتنی چیزیں تو جو ہمارے بالوں کو ہیلدی کرتی ہیں اور کلر سے زیادہ اچھا کرتی ہیں اور بال سافٹ اور سلکی ہو جاتے ہیں آج کل کے بےیکار کلر جیسی تھوڑی ہوتی ہیں یہ
بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور دیکھیے نا مہندی صرف ہمارے ہاتھوں میں یا بالوں میں لگانے کے لیے ہم کوئی نہیں ہے مہندی ہم کسی بھی وے میں لگاتے ہیں تو ایک دم اس کا اس کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ خوشبو کتنی اچھی اس کی خوشبو بھی کتنی
ندی ہے مہندی ہے ہی ایک پرانے ز زمانے کی ریت سے بنی ہوئی بتاؤ کتنے پرانے سالوں سے چلی آ رہی اور آج تک ساری لڑکیوں کو مہندی لگوانا پسند ہوتا ہے
بالکل ہاں کہیں پہ بھی دیکھ لو لیڈیز میں سب سے پہلے مہندی تو ان کا ٹرینڈ ہوتا ہے ان کو بہت ہی پسند ہوتی ہے کوئی بھی ایسے ا نہیں ہوگا جسے ن پسند ہوتی ہے
اچھا پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لڑکی اپنے ہاتھ تو یہ چھوٹے چھوٹے ڈیزائن میننیمل ڈیزائن والی مہندی لگواائے پہلے سب اپنے بھری ہوئی مہندیاں ہوتی تھیں اتنی بھری بھری سندر سندر اتنے اچھے ڈیزائن بنتے تھے اور آج کل دیکھو لڑکیوں کو وہ میں نے چھوٹے چھوٹے ڈیزائن لگواتی ہے ایسا نہیں ہے وہ برے نہیں ہوتے بٹ مہندی کی اس سے تھوڑی سی چکا چک کم ہو جاتی ہے وہ پہلے وہ سندر سندر لگتی تھی پورے ہاتھ میں بری بھری اور اب دیکھو
بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور د دیکھو نا شاد یہ جو مہندی ہے یہ یہ بالی ووڈ کا ٹرینڈ ہے کیونکہ بالی وڈ والوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ چار گھنٹے برباد کر کے مہندی لگائےیں لگوائےیں تو وہ کیا تھوڑی تھوڑی سی مطلب وہ اسٹیکر ٹائپ چھوٹی چھوٹی سے روٹے بنوا لیتے ہیں اور وہی ٹرینڈ میں جو وہ کرتے
اور کتنی کتنی ایک ایکسائٹ ٹ ہوتی ہے ہمیں کہ مہندی کا کلر آئے گا ہاتھ نہیں دھونا اس پہ وہ لگا کے دیکھنا ہے ہمیں ساری چیزیں لگاتے ہیں وہ تیل نیمبو اور چینی لونگ سے گرم کرتے ہیں کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اس کا کلر آئے گا کلر آئے گا یہ چیز کتنی نیچرل ہے
بالکل اور ہمیں تو یاد ہے ہماری امی جان ہے نا عید کی رات سے پہلے ہم سب کو بٹھاتی تھی سب بہنوں کو بٹھاتی تھی اور بولتی تھی چلو چلو مہندی لگا لو مہندی لگوا لو تو وہ بھی ایک بہت مطلب وہ ایک جو پل ہے اس پل کی اور وہ مہندی لگانے کا جو ٹریڈیشن س ہے اس ٹریڈیشن کی ایک الگ ہی مطلب بات رہتی تھی اور کوئی بھی کوئی بھی چاہے تیج تہوار شادی بیا کوئی بھی خوشی مہندی کے ا مہندی نہ لگانے مطلب مہندی لگائے بھی نہ تھ کوئی اور وہ اس سمے مہندی لگانے الگ ہی مزہ ہوتا تھا اور مہندی لگا لینے کے بعد جب وہ دلہن یا بالکل ماشاء اللہ بہت ہی سندر دکھتے ہیں تو وہ بھی بہت مطلب بکھر کے آتا ہے اس کا مہندی سے بھی اس کا روپ کھیل کے آتا ہے
آج کل تو دیکھیں یہ صرف لڑکیوں کا کام نہیں آج کل تو لڑکے کے بھی بنواتے ہیں پر یہ لڑکے مہندی لڑکیوں کے طریقے میں نہیں آج کل دیکھیں گ ٹیٹو کے طریقے میں لگواتے ہیں تاکہ جس کو ٹیٹو بنوانے کا شوق ہے وہ اپنا ٹیٹو کا شوق بھی پورا کر لے اور ہاتھ خراب بھی نہاہ
صحیح فرمایا آپ نے بالکل یہ ٹیٹو کا ٹرینڈ بھی چل گیا ہے اور ٹیٹو کا ایسا ٹرینڈ چلا ہے کہ بھائی صرف ہاتھوں پہ نہیں شریر کے بہت سارے سارے پورے شریر پہ بہت سارے تو ایسے جو ماڈل ہے وہ لوگوں نے تو پورے اپنے پورے شریر پہ ہی کچھ نہ کچھ بنوا رکھا ہے اور پورا پکچرس بھی بنواتے ہیں کوئی اپنی اپنی کوئی بھی جو بیگم ہے یا کوئی گرل فرینڈ ہے ان کی سب کی پوری کی پوری فوٹو اس پہ بنواتے ہیں اور کوئی کوئی ایک کسی بھی طریقے کا کیریکٹر بھی اس پہ لکھواتے ہیں ٹیٹو سے بھی بہت الگ الگ ٹائپ کے ڈیزائنس اپنے ہاتھوں پہ بنواتے ہیں پورے شہید بھی کہیں پہ بھی منواتے ہیں
جی ایک میموری رہ جاتی ہے اسے لگوانے سے کہ یہ کچھ جتنے ٹائم تک رہتے اتنے ٹائم تک جب تک ہم اپنی مہندی دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ابھی کوئی تہوہار تھا یہ ہم نے اس چیز کے لیے لگوائی ہے یہ اس چیز کے لیے لگوائی تھی ہم نے مہندی ایک یاد بن جاتی تی ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور دیکھو خوشی کا ماحول بھی بن جاتا ہے اب ایک مطلب مہندی وغیرہ لگاتے ہیں ہم کچھ پپریشن کرتے ہیں کچھ بھی کام کرنے کی تو جو پریپریشن میں جو مزہ ہے نا وہ اس کے بعد پورا ہو جانے میں ا جیسے دلہن کی شادی ہے تو شادی سے پہلے جو سارے ساری چیزوں کی ہم پپریشن کرتے ہیں ٹینک کی کھانے کی مہمانوں کے آنے کی لسٹ بنانے کی جو بھی جو بھی کرنا ہے ان سب کی جو پپریشن اس میں ایک مزہ ہوتا ہے نا ویسے مہندی لگ لگواتے دلہن کی شادی ہے تو اس سے پہلے وہ مہندی لگا رہی تھی وہ تیاریاں کر رہی ہیں تو اس تیاری کا جو مزہ ہوتا ہے نا وہ کام مطلب وہ دلہن جب وہ بن جاتی ہے اس کے بعد میں اسے احساس ہوتا ہے ان سب چیزوں کا تب تک تو دیکھو وہ اس کا سمے کہاں جاتا ہے اسے پتا ہی نہیں چلتا ہے
جی جی چلیے ماشاء اللہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور میں ہندی کے بارے میں کافی اداری چیزیں جاننے کو بھی ملی مجھے
ہ ٹھیک ہے چلو پھر میں رہی ہ امی د
کو اپنی مہندی دکھائیں گے کیسی لگی ہے
ہاں جی ضرور سےی اللہ حافظ
جی آمین